ہیلو
اللام و علیکم
وعلیکم السلام
ا آپ
ہم خیریت سے آپ فرمائےیں آپ کیسی ہیں
بالکل خیریت آپ ب آفغان آان
جی ہمارا تو ناشتہ ہو گیا آپ فرمیں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
یر بھیایرہ وغیرہ ہی بات ہے دیکھیے اتنا لیٹ ہو گیا ہے تو ناشتہ وغیرہ تو ہو ہی گیا ہوگا سب کے گھر میں بھی چھٹی کا تو سب چھٹی وغیرہ کا بھی سمے نہیں چل رہا جو لیٹ بنے گا اور بتائے کیا کر رہی تھی آپ
جی کچھ نہیں ہم تو بس بیٹھے تھے اب مطلب پہلے کے مقابلے اب تو جلدی کام ہو جاتا ہے بارش وغیرہ کی وجہ سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے مط پہلے تو اتنی قلت ہو گئی تھی پانی کی
بالکل یہ بس بالکل صحی کرنا ہے ابھی بھی دیکھ اب بارش وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے اب کیونکہ پہلے کچھ ٹائم دیکھا جائے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ پھر بھی سب لوگ بارش سے بھی پریشان تھے اب دیکھیے اب بارش بھی نہیں ہو رہی اتنی گرمی ج ہو گئی جیسے پہلیے جو حالت تھی واپس وہی حالت ہو گئی ہے
یہ تو بالکل صی فرمایا آپ نے لیکن اب اتنا ہے کہ مطلب پانی کی قلت سے راحت مل گئی ہے ورنہ تو ہمارے ادھر اتنی پانی کی قلت ہو گئی تھی کہ مطلب ہاں مطلب دن میں دو بار صرف پانی آئے گا صرف دس دس منٹ کے لیے اور دیکھا جائے تو ہمارے روزمرہ کے کام صرف پانی پہ ہی تو ٹکے ہوتے ہیں برتن دھونا اور جھاڑو پوچھا کرنا کپڑے دھلنا کھانا بنانا دیکھا جائے تو ہر چھوٹے سے چھوٹا کام پانی پہ ہی نربھر ہوتا ہے
ایسا لگتا ہے کہ پانی نہیں رہتا ہے تو گھر کے کام بھی بھرے لیٹ ہوتے ہیں تو سارے کام کرنے میں بہت ایسا لگتا ہے کچ کچ ایسا ہو جاتا ہے پورا گھر جب گھروں میں پانی وغیرہ نہیں رہتی ہے پھر پانی وغیرہ بھی آج ہمارے یہاں دیکھا جائے تو پانی کی تو ہے دقتیں ابھی تو ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس موسم میں تو اب بارش کی دقتیں ہوتی نہیں ہے پہلے تو ہوتی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ دس دس منٹ ایک دو گھنٹے تو پانی آتے تھے صبح میں اور شام میں تو کام نکل جاتا تھا لوگ پاری بھر بھر کے رکھتے تھے پورا دن کام کرتے تھے
جی لیکن اب دیکھا جائے تو مطلب کتنا ہی پانی بھر لو مطلب پانی کی قلت تو مطلب محسوس ہو ہی جاتی ہے یہ کام بھی کئی گنا لیٹ ہو جاتا ہے ہم کتنا بھی جلدی کرنے کی کوشش کریں اگر پانی سمے سے نہیں آ رہا ہے تو ہم پانی کا اپیوگ بھی برابر نہیں کر پاتے ہیں
بالکل صحیح کہ آ رہی ہے آپ پ یہ کہ دیکھا ہے کہ پانی کبھی سمے پر نہیں آتا ہے کبھی بھی آ جاتا جس وجہ سے کام وغیرہ میں کافی رکاوٹیں آ جاتی ہے کافی دقت ہو جاتی ہے سارے کام وغیرہ کرنے میں کیونکہ گھر کا جتنا بھی تو ہمیں سب پانی کے بنا ادھورا ہے تو پانی وغیرہ ہی نہیں ہو پاتا ہے تو پ کام کرنے میں کافی سمسیا ہی ہونے لگ جاتی ہے
یہ تو بالکل درست فرما رہے ہیں آپ اب اب کتنا بھی مطلب کار بڑا ک کے ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آفس ہو وہاں پہ بھی اگر پانی کی دقت ہوگی تو ان کو بھی مطلب الگ الگ دقتیں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے بھی کام ٹل جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو ہمارے ہماری خود کی پرسنل ہجین کے لیے بھی پانی وغیرہ کا بھی مہتو ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کیک دیکھا جائے ہر کہتے نا کہ جلییہ جیون ہے
جی یہ بھی تو بالکل درش فرمایا آپ نے دیکھا جائے تو ہمیں اور پانی سے تو ہملب اگر ہم پانی نہیں پیتے تو ہماری اسکن پہ بھی کتنے پروابلم وغیرہ آ جاتے ہماری جھائیاں پڑ جاتی ہیں اگر پانی پیتے رہیں گے تو ہماری شریر کے لیے بھی ہماری توچا کے لیے بھی اچھا ہی ہے
بالکل ایسا دیکھا جائے تو کافی ہے ہی نہیں چیزیں بھی اپنے چہرے پہ لگانے کی دنے کے نہیں ہے ڈاکٹر وغیرہ بھی بولتے کہ پانی وغیرہ پیو دن بھر میں دن بھر میں آٹھ لیٹر وغیرہ پانی پیو چھ لیٹر ت اسکین وغیرہ جو تچا وغیرہ ویسی ہی خوبصورت رہتی ہے زیادہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے پانی دیکھیے
کھا جائے تو پانی کی وجہ سے ہمیں مطلب اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس اس سے جو مطلب ہمارا روپ کھیل وہ اندرونی طریقے سے وہ اور اچھا کھیلتا ہے
بالکل صحیح کہری ایسے دیکھا جائے پانی ہمارے کاموں کے لیے بھی اور ہمارے تو اچھا دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے دن بھر میں پانی وغیرہ پینے ہی چاہیے
جی ہماری صحت کے لیے بھی کتنی درست چیز ہے وہ
بالکل صحی کہ لہ رہی وہ پانی ہو سکے تو سوچ سمجھ کے خرچ وغیرہ کریے زیادہ جب پانی کی دقتیں ہو جاتی ہے تب اس ٹائم پہ ہمیں پانی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے جب ھم واپس میں پانی وغیرہ آنے لگ جاتا ہے تو میں پانی کییمت قیمت ہی سمجھنا بھول جاتی سمے پر پر ابھی بھی دیکھا دیکھا جائے تو پانی وغیرہ کی دقتیں تو کئی علاقوں میں تو ہے ہی تو پانی ہمیں سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے
جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے ہمیں پانی وغیرہ ا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے اب دیکھا جائے تو ہماری آنے والی قوم کے لیے بھی تو ہمیں پانی بچانا ہے کیونکہ دنوں دن تو ا پانی کی مطلب سمسیا تو بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایک بار کے لیے بارش وجہ سے سلج بھی جاتی ہے لیکن دیکھا جائے تو پانی کا جو اپیوگ ہے ہم اگر سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والے کل کے لیے ہم پانی نہیں رہے گا اور پانی کی اگر ہمیں اتنی د کتوری ہے تو ہمیں تو مطلب اس کا مہتو سمجھنا ہی چاہیے کہ آنے والے قوم کو تو اور اس چیز کی قلت ہوگی
بالکل صحیح سل گ پانی دیکھیے اب بارش وغیرہ کا بھی اب اتنا نہیں رہا کہ پہلے کی طرح بہت بارش وغیرہ ہوتی تو بارش وغیرہ بھی کافی کم ہو گئی ہے کیوںکہ بارش وغیرہ جس سے ہوتی ہے وہ بھی تو نقصان ہی ہو رہا ہے پیڑ وغیرہ بھی کاٹ دیتے تھے جس کی وجہ سے نقصان وغیرہ اور دھیرے دھیرے سمے کے ساتھ پتا چلا کہ بارش وغیرہ بھی دیکھا جاتا ہے ایک دو مہینہ ہی آئے تو اس سم میں دیکھا جائے پانی کی دقتیں تو اور زیادہ ہو جائے گی تو ابھی سے نئی نئی چیزیں نئی نئی چیزیں لانی چاہ بچانے کے لیے پانی وغیرہ تاکہ آگے جا کے کام آئے پھر لوگ بھی سمجھے
جی یہ تو بالکل صحی کہا آپ نے اب دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے مطلب ہمارے یہاں پہ بھی جب ہم چھوٹے تھے بارش کتنی آرام سے جولائی جون تک شروع ہو جاتی تھی اور اس بار تو دیکھا جائے جولائی کا آدھا مہینہ چلا گیا لیکن بارش کا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور نام جب چھوٹے تھے تو جون سے شرو ہو جاتے جتنی بارش اور اکتوبر تک چلتی تھی
جالیک دے پہے کا سمے کچھ اورتا دھیرے دھیرے سمے بدلتا جا رہا ہے نئی نئی چیزیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو آس پاس ہے ان کو بھی کافی تکلیفیں ہو رہی ہے اب تو ایسا بارش آ رہا ہے چار دن پانچ دن دس دن تک بارش رہا ہے پھر دس دن کا بیچ میں دیکھا جائے تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے پھر دس دن بارش آئے گی پھر دس دن آئےسا پھر ایسا چلتا رہے گا تھا پانی کی د تے کتنا زیادہ ہو جائے گا پھر گرمی وغیرہ بھی اتنی زیادہ لگنے لگ جاتی جب بارش وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو مطلب اپنا الگ ہی سوچے جب زیادہ بارش ہوتا ہے تبھی بھی تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتا تو بھی تکلیف ہوتی ہے گرمی زیادہ تو ت ہر چیز میں تکلیف وغیرہ ہو ہی رہی ہے
جی اب دیکھا جائے تو ابھی ہمار ہر ہر چیز کا کلائمیٹ چینج ہوئے جا رہا ہے بار بار اب دیکھا جائے تو ہمیں یہ ساری چیزوں مطلب یہ ساری چیزوں کو سمجھ کے ہمیں بھی مطلب الگ الگ چیز مطلب الگ الگ طریقوں سے ہمیں بھی پانی بچانا سیکھنا چاہیے جیسے ہم نے کئی باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ لوگ پانی بچانے کے لیے الگ الگ اریگیشن پروسیس یوز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگ واٹر ہارویسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں مطلب بڑے بڑے مطلب کیا بولتے اسے
نکی وغیرہ ان کے گھر کے نیچے بنتی ہے جس کی وجہ سے جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ لمبے سمے تک بچایا جاتا ہے جو بعد میں استعمال ہوگا
بالکل صحیح کہہ رہی ہے جب نئی نئی چیزیں آ رہی تو اس سمے بھی نئی نئی چیزیں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے بوشیہ سے دیکھا جائے تو پانی سب سے ایک اہم چیز میں مانا جاتا ہے پانی نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جین ہی نہیں ہے
جی یہ تو بالکل
کہ پانی وغیرہ سمسیا ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں لڑنا چاہیے زیادہ پانی وغیرہ خرچ نہیں کرنا ابھی بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے بہت لوگوں کو دیکھا برش کرتے سمے پانی نل کھول اتنا زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ مان لو سبزیاں وغیرہ دھو رہے ہیں اس کا پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ ہمیں پودھوں وغیرہ میں ڈال دینا چاہیے مطلب ادھر سے نہ تو ادھر سے دیکا جائے تو تھوڑا تھوڑا ادھر کا پروگ ادھر کرنا چاہیے تاکہ یہ سب سے تھوڑا موڑا پ پانی بچے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے
جی یہ تو بالکل صحی کہا آپ نے اور ہمیں دیکھنا دیکھنا چاہیے کہ ہم تالاب ندیاں اگر ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں گندی نہ کریں کیونکہ اگر ہم ایک طرح طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے بھی تو ہم پانی کی بچت کر سکتے کیونکہ اب گندے پانی کا تو کوئی اپیوگ نہیں رہ جاتا پھر پتہ چلا اچھا خاصا پانی تھا تالاب تھا وہ ہم نے گندا کر دیا پھر اس میں کوئی جل جیو جنتو جل کے مطلب مچھلی وغیرہ وہ بھی نہیں رہ پاتے اگر وہ پانی گندا ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے تو پانی کے اوپر تو پورا سنسار نربھر کرتا ہے خدا نے اتنی مطلب عنایت کی ہے کہ ہم ہم سب کو مطلب پانی جیسے ایک نایاب تحفہ دیا ہے اب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو دیکھا جائے تو ہمارے لیے بہت دقتیں آ جائیں گی
بالکل صحی فرما رہی ہے آپ پانی ہے تو سب کچھ ہے ہی کئی جگہ جاتے سمندر کنارے وغیرہ جاتے ہیں لوگ گھومنے تو لوگ گندگیاں کر کر آ جاتے کھانے پینے کی چیزیں ہی پھینک دیتے پلاسٹک کی چیزیں پھینک دیتی جس کی وجہ سے پلاسٹک تو گلتا نہیں ہے پانی کو بھی کتنا نقصان ہو جاتا ہے اتنا گندا ہو جاتا ہے ایسا مہم وغیرہ بھی چلانا چاہیے آج کل یوا وغیرہ کو بھی چلانا چاہے کہ مہینے میں ایک دن جائے سمندر کنارے صاف ستھرا کرے تاکہ لوگ یہ سب صاف ستھرا کرتے ہوئے دیکھتے تو پھر جو باکی لوگ رہتے ہیں وہ گندا بھی نہیں کرتے
جی یہ تو بالکل صحی تھا یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے اور یہ ساری چیزیں نا ابھی بچوں کو اسکولوں میں سکھائی جای ہے کالجوں میں لے کے جا رہے ہیں ان کو الگ الگ جگہ کیمپ وغیرہ کے لیے وہ ساری چیزیں بھی اچھی لگتی ہے
بالکل صحی کہ رہی ہے اسی میں دیکھا جائے تو پانی وغیرہ کا ہمیں ابھی سے ہی سب سارے بچے لوگوں کوبھی سے سکھائیں گے تو اچھا رہے گا کیونکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پانی وغیرہ ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم چیز ہے
جی یہ تو بالکل صحی کہا آپ نے اب دیکھا جائے تو ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اور ہمارے ہم جو چھوٹے کو سکھانا چاہے کہ انہیں بھی پانی کی قدر کرنی چاہیے کہ دیکھا جائے تو آج کل کے بچے بچے ہمیں دیکھا دیکھی ہی سیکھیں گے اور پانی کی اگر قدر وہ ابھی سے نہیں کریں گے تو ان کے آنے والے کل کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا ان کو کتنی دقتیں دیکھنی پڑیں گی اب دیکھا جائے تو پانی کے اوپر تو پانی تو بہت زیادہ مہتوپورن ہے اب دیکھا جائے تو
بلکل صحی فرمایا رہی ہے آپ اس لیے پانی کی تو دیکھا جائے تو سب کو پانی سوچ سمجھ کے ہی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ پانی سب سے اہم حصوں میں سے آتا ہے آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا کہ آپ نے پانی وغیرہ کے بارے میں اتنا اچھا ویچار ٹھیک ہے تاکہ پانی وغیرہ بچانا چاہیے
جی ہاں ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی آپ کے ویچار جان کے
کافی اچھا لگا اللہ حافظ
خدا حافظ